ہلو
ہاں پتاہ ہے مجھے یہ مجھے کب میں کب ایاز انکل کو بولتی کچھ
ہاں
جب اس نے میری سسر نے کیا تھا نا صبح میرے بابا کو فون
ہاں
پھر اس نے دوبارہ کیا تھا ہلو ہلو
ہلو
میں بول رہی ہوں پھر اس نے دوبارہ بھی ہم نے بولا نا اس کو تو میں سے فون نہیں کرنا
ہاں ٹھیک
پھر اس نے دوبارہ بھی فون کیا تھا اس کو وہاں سے آپ نے فون کیا اس نے بولا ہے کہ میں ابھی دور ہی ہوں مجھے شام تک لگے گا میں شام کو فون کروں گا
اچھا بوتتا ہے ٹھیک بولتا ہے
پھر اس نے شام کو مطلب وہاں سے ا اس کو آئی ہی پ مطلب وہاں دور سواری پلوامہ وہ یہاں سے گئے سیدے انکل کے گھر
اچ اچھا کیا ہے
تو وہاں پہ بول رہے ہے اس کو ایسے ایسے مسئلہ ہے اس کی بیوی کو مطلب آپ لوگوں نے کیوں ہمیں اس ٹائم پہ دھوکا دیا ان کو پوچھو ان کو کیا مسئلہ ہے
اچھا اسی لکھا ا انکل نے بولا میں جاؤں گا
ہاں مطلب نہیں
پھر
میرے باپ گئے ہیں ان کے گھر
اچھا ٹھیک مجھے سمجھ میں آیا ہاں وہی بول نہیں اس لیے بولا فائزہ انکل نے میں آ کو
نہیں پھر وہ مجھے فون کر رہا ہے ہلو میں نے بولا ہاں بول رہے تمہیں کیا مسئلہ ہے یہ کیوں ہمارے گھر آئے ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہے میں نے بولا ہاں مجھے مسئلہ ہے اس نے کیا بولا میں نے پہلے اس کو بو رکو رکو میں تمہیں واپس فون کر مجھے لگ اب جی نے ادھر شور وور مچایا ہے میں نے اس کو فون کیا تم کیوں گئے ہو ان کے گھر بول رہے ہو ہاں میں گیا میں نے ان کو ایسے بولا تم لوگوں نے کہ مجھے دھوکا دیا ان کو خود ہی پوچھو آپ لوگوں کے بھروسے کی تھے ہم نے یہ شادی اب آپ ہی پوچھے ان کو یہ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو
اچھا ٹھیک ہے اس سے بہتر رہے گا ٹھیک
میں نے بولا اچھا کیا اس نے تو یہ پھر مطلب پھر اس نے مجھے فون کیا میں اس کو پھر سے کیا فون میں نے بولا ہاں بولو بولے ہاں ہاں وہ ہمارے گھر میں ہی ہے اس نے ایسے کیا میں نے بولا نہیں وہ آپ لوگوں کے گھر سے نکلا ہے اس کو دور جانا ہے پلوامہ وہ آپ لو گوں کے گھر سے نکلا ہے تو اس نے مجھے فون کیا بولا ہاں ہاں نکلا ہے میں نے بولا ہاں رک بول رہے نہیں رکو رکو میری بیو ی مجھے فون کر رہی ہے پہلے میں دیکھوں گی یہ کیا بول رہی ہے
ٹھیک
اب کیا اس کو بیوی نے پتہ نہیں کیا بولا تو میں نے فون اب اس نے فون کیا واپس بولا ہاں کیا بول رہی تھی میں نے بولا ایسے مطلب یہ یہ مسئلہ ہے بول رہ کیا مسئلہ ہے میں نے بولا مجھے ایسے مسئلہ ہے مطلب یہ دن مہینے کے اتنا کماتا ہے اور اس کو اس کو اتنا خرچے بول رہے ہے ہاں تو تم کیا ہے اس کے ساتھ
کیا تم میں کیا بولو مطلب میرا شوہر ہے مجھے کیا نہیں ہوگا اس کے سات یہ تو میرا ہی مسلہ ہے
س یک کچے ت بہت ہو چ پری والی پاگل پہلے نہ چلا ر تم نے کتنی گم انسٹال کی تم پاگل ہو امم نے نے لگینا وہ جی بھیٹ لٹرا ن گاڑی جی بھی لٹ صبو بھی آلی ہلو امم ہاں و کراے فون اکا آق ہاں اچھا م ز ب تاری ہیلو
ہاں بولو کی بچت ہے
ہاں بچے میں نے پھر بولا اس کو کہ میں کیا بول رہی تھی ہاں اس سے بولا یہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے میں نے بولا ہاں مجھے ایسے مسئلہ ہے ا مطلب کہ آپ لوگوں کو یہ اس نے ایسے ایسے بولا اس کو ہاں بول رہے آپ وہ کیا ہے اس کے ساتھ میں پھر کس کو ہے آپ کا دماغ سیٹ ہے میں نے بول رہا اس کو ان کو کچھ بھی نہیں یہ بول رہے ہیں اچھا آپ مجھے بولو دکان پہ جو یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں میں نے بولا وہاں پہ ایسے اس کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بول رہے نہیں تم کیا بول رہے میں نے بولا ہاں میں سچ بول رہی ہوں اگر وہ وہاں سے دس روپئے کی مٹھائی بھی لیتے ہے اس کو تو اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اور جو میرا دیور ہے وہ وہاں سے سارا خرچہ خود کو اٹھاتا ہے بول رہے اچھا میں نے بولا میں نے بولا وہ خود کے لیے رکھتا ہے اس کا خرچہ اٹھاتا ہے سارا اس کا اپنے حساب کتاب ہی اپنے پاس ہی ہے اس کو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے بولا اس پر اس نے ایسے میں نے بولا اس کو اس پرس نے ایسے ایسے کیا ہے تو مجھے وہ مطلب اس کے پتہ نہیں ہے کوئی ضرورت نہی اچھا تو میں نے اس کو بولا کہ یہ وہاں پہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے میں نے بولا لاسٹ میں جو اس کا نقصان ہو جائے گا ہمیں اسی کے بھرپائی میں خود دینا پڑے گا جو وہ کما رہا ہے اس وسے وہ ہمیں کچھ نہیں دےا وہی مسئلہ ہے اور میں نے اس کو بولا مہرب انی کر کے مہربانی کر کے ان کے مسئلے میں نہیں آنا کیونکہ یہ جھوٹے ہیں
اچھا بو بولا یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے یہاں وہ ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ ہلو
پانے کے لیے پھر بھی خود بھی جھوٹ بولتا ہے
اچھا بولا
آ پ کیسے بول سکتے ہو میں نے اس کو بولا آپ کیسے بول سکتے ہو مجھے لاسٹ میں یہ سارا مسئلہ مجھے پہ نہیں آئے گا
ہاں ورنہ کی یہ تو زندگی کا سوال ہے میری
ہاں میں نے بولا یہ تو میری زندگی کا سوال ہے آپ کیا بول رہے ہو آپ کو کیا ہے آپ کا دماغ سیٹ ہے
ہاں خود کی بیٹی رکھی ایچھے سے تو تمہارا بول رہا ہے کیا مسئلہ ہے پاگل لوگوں کی طرح
اور تمہیں کیا ہے اس کے ساتھ مجھے نہیں ہے تو کس کو ہے اور
اچھا بولا آ کرنے دو اسی کو بات اسی کو بیچ میں تو وہی تھا نا
ہاں میں نے اس کو بولا مطلب آپ کیسے بول سکتے ہو جا کچن میں میں نے بولا اس کو آپ کیسے بول سکتے ہیں تمہارا کیا مسلہ ہے اس میں میرا مسئلہ نہیں تو اور کس کا ہے میں نے بولا اس کے باپ کو بولو اگر آپ لوگوں کو اس کی شادی نہیں کرتی اس کو ایسے گھومانا تھا اپنی ماں اور بی بہنوں کو پھر کیا مسئلہ تھا میں بولی کیا تھی آپ کو ان کی شادی کرنے کی میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا میں نے آ ہبینڈ کو بولا اگر تمہیں انصاف کرنا تھا تمہاری ماں تھی نا اس ٹائم بھی تم نہیں کیوں اپنی ماں کے ساتھ ہی شادی کی ہے
اچھا بولا
تو وہ اس ٹائم ایسے ہی تھے ا ی یہ مطلب کوئی کام دھندا تو تھا نہیں تمہاری ماں بھی وہیں پہ تھی اسی کےساتھ کرنی بول رہے ہیں مجھے تم کیسے یہ بات کر سکتی ہو میں نے بولا تم کیسے کسی بیٹی کی زندگی برباد کر سکتے ہو
ویسے میں بھی بات کر ستی ہوں میں تو صرف بات کری ہوں تم زندگی برباد کر لیتے ہو
ہاں میں نے بولا آپ کسے جھوٹ بول بول کے ایسے کر سکتے ہو آپ کا دماغ ٹھیک ہے
اصل مجھے لگتا ہے اس نے سکینہ کو بھی بولا ہوگا ایسے ہی مطلب میرے پاس یہ ہے وہ ہے اصل میں کچھ تھا نہیں ان کے پاس ہاں
میں نے اس کو بولا کہ تمہارا اچھےسے یہ مطلب یہ مسئلہ ہے کہ یہ سکی اب اس بات مجھے آج آئی ہنڈریڈ اینڈ ٹین پرسینٹ رائٹ کے اس نے بولا ہے مجھے آپ لوگوں کے حساب کے ساتھ حساب ہی نہیں آئے لیکن آپ لوگوں کا ہی بھی گندا حساب آپ جھوٹے ہو
ہاں وہ
ہاں میں نے تو اس کو بولا آپ ایک کام کرو آپ گھر والوں کو اور جو وہاں پہ آپ کی کروڑوں کی جائیداد ہے اس کو ادھر ہی چھو ڑو آ جاؤ آپ میرے ساتھ آپ کی جو ہے گاڑی بھی میں نے بولا آپ آپ کو جو یہ گاڑی بھی ہے یہ بھی اپنے سر باپ کے اس ٹکلے سر پہ باندھو
ہوں
تو پھر آ جائے ادھر ہی میں آپ کو دلاؤں گی گاڑی بھی میں نے بول میں آپ کو دلاؤں گی گاڑی بھی اور کام بھی کراؤںگی پھر میں تمہیں دکھاؤ گی وہاں پہ کیا کرتے پھر تمہارا جو حصہ ہے وہ کہیں نہیں جائے گا وہ تو لاسٹ کو دینا ہی پڑھے گا اور تمہیں جو وہاں حصہ ائے گا وہ تمہیں اپنی بیٹیوں کو دینا ہے شادی کے خرچے کے پھر دیکھیں گے وہاں پہ تم کتنے کاروڑوں میں ہو میں نے دیکھا ہے وہ والا
ہاں وہاں سے کیا بولا تمہارے پتی نے
کچھ بھی نہیں ہاں ہاں وہ یہ آجاؤ گھر آجاؤ گھر یہ نہیں ہوتا ہے بول رہا ہے مجھے میں تو سارے گاؤں کے سامنے تمہاری تعریفیں کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم ایسا کرو گی میں نے بولا اس کو میں ہوں تعاریف کے لائق وہاں پہ سب گاؤں والوں کو پتا ہے میں کیسی ہوں اور تمہارے گھر والے کیسے ہے وہاں پہ کسی کو کچھ نہیں بولنا ہے میں نے بولا وہاں پہ کسی کو کچھ نہیں بول رہے میں نے بولا آپ مطلب مجھے بھی چھوڑ نہیں ہیں اب جا کر میں بول رہی ہوں تم لوگ کیسے دیوار سے باہر نکلو گے تم لوگوں کوئی شرم ہے کہ تم لوگوں نے بیچ کھائے یہ شرم
وہی یہ ایک لڑکی کے ساتھ بھی کرتا ہے صرف دوسرے کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں اصل میں یال ہے اس کی ماں باپ جو پڑتے نا پیچھے کان ہے اس کیا اس بہن ہے مسئلہ سارا وہی کہا ہے اس کو خود کی عقل ہے ہی نہیں
میں نے اس کو بولا جب تمہیں شادی ہی نہیں کرنی تھی تمہیں گھر والوں کرائی تم نے کیوں نہیں اس وقت اپنے باپ کو بولو بارو میری بٹیوں کا خرچ ہے میں ادھر شادی کروں گا
ہاں
اب میں بیٹیوں کو پالوں گا کہ تم لوگوں کو دوں گا کہ میں اب اپنی فیملی کو دوں گا
اصل میں یہ اسٹینڈ خود کا نہیں لے پاتا ہے اسی لیے مسئلہ ہے یہ ڈرتا ہے اپنی ماں باپ سے
اور کیا
آپ اس کو چل گے نامجھ پتا شام کو یہ مسئلہ ہو جائگا یہ بولوگے نا ہاں نکلو ہم ہماری و بات آ رہی ہے تو سوجے کرنا پڑے گا کسی بھی حالت میں
ہاں
لیکن ماں نے کھا بول
ہمم
کو کچھ سمجھ ہے کسی چیز سے ماما کہ رہی تھی نا
ہاں
گار کی پڑتا کسی چیز سے
اور کیا اس کو کچھ نہیں ایسے کچھ نہیں ہوا ہے میں نے اس کو بہت تم گھومت و یہ کتنا اچھا ہے بہت اچھا ا ہے میں نے اس کو دیکھا مجھے انسان ایسے پہچانا آتا ہے
اپ میری بات سنو میں جب ایک سوار میں بند ایک دفع ملتا ہے
ایک دفع نہیں دو تین دفع جو تمہیں ملی تھی اس سے
تو ملتی دس پندرہ منٹ جب بندہ آپ جب چوبیس گھنٹے ہی تم فون پہ بات کرو ملو ساتھ میں رہو
چوبیس گھنٹے کا میں نے بھی ایسے فون پہ تمہیںے منہ کے ساتھ دیکھا اس کو اتنی بار شاید کے بعد تمہارا دماغ سیٹ ہے شادی کے بعد میں کیا کرتی شادی تو ہو گئی تھی پھر کیا میں دیکھتی شادی کے بعد اے کرو چپ
تب کہ یہ اسٹینڈے لےگا کیا ہے کیا نہیں تب پہ س سے یہ کیا کر رہ ہے کیا نہیں اور تم پوچھتی بھی نہیں ہو پوتے سے تم پیسے کہاں سے کماتے ہو کیا کرتے ہو تمہارا حق بنتا ہے جاننے کا کہ وہ کیا کررہا ہے کہاں سے لا رہا ہے کتنا کما رہا ہے کدھر رکھتا ہے
یہاں اتے پھر تو ایسے ہی ایک ہی بات تھی شادی کے بعد تو پھر پتا ہی تھا
لیکن دھوکا دییے یہ دھوکے باز لوگ ہے اب کیا کر سکتے اب اوپر سے تقدیر بھی ہوتی ہے اللہ نے رکھا ہوتا ہے ایسے تم پریشان مت ہو جو دیکھیں گے تو مت لو پریشانی ہم ہے نا ادھر ہی سنبھالیں گے کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا شام تک اور یہ کیا بولے گا مجھے بولوگی نا تم کیا مسلہ رہے گا ہم بات کرین گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے نکلے تو وہاں سے کرے گا کام کر گا مزدوری پالے گا تو میں بھی اور ان بیٹیوں کو بھی خرچہ بھیجیگا ورنہ کیا وہ بھی اسی کا خون ہے اس نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہوگا
اور کہ میں نے اس کو بولا میں نے سوچا تمہاری بیٹیاں ہیں تو ان لوگ کے پاس زمین بہت ہے وہ ہے یہ ہے تم لوگ پھر مطلب ایک ایک تھوڑی سی زمین بیچو گے ان کو دو گے شادی کا خرچہ میں نے بولا مجھے کہاں پتہ تھا تم لوگوں کے پاس کچ بھی نہیں بول رہے ہے نا میں نے بول کہاں ہے تم لوگوں نے بہت ہمیں سات جگہوں پہ زمین ہے بول رہے ہاں ہے نا بولا میں نے جا لے جا میرے باپ کو آپ نے دکھا اس کو کتنی ساری جگہوں پہ زمین ہے تمہاری ہمیں بھی اپنی جگہ رہے گا یہ ڈاؤٹ کلیئر کہ نہیں تم لوگوں کے پاس ہے
وہاں سے کیا بولا
وہاں سے کیا بولے گا اس کو کیا ہے یہ بولے گا میں نے بولا کے تم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہو میں نے بولے تو جھوٹ بولتے ہو تم کو اللہ تعالی تمہیں سزا دے گا سب اپ کو
ہاں دیوار نا کہ جھوٹ بول نے بھی تو دیتا ہے سزا یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی
اور کیوں میں نے اس کو بولا تمہارا با نماز پڑتا ہے باہر سے پانچ وقت نماز دن میں مسجد میں سارے قالن کاٹتا ہے دن بھر
اور وہ دیکھ وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ دوسروں کے گھر خراب کرتا ہے بیٹے کے گھر خراب کرتا ہے وہ دکھانے کے لیے دکھاتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں مولوی بنتا ہے وہ چور ہے دنیا پرک
ہاں چلو بیٹھو میں تمہیں واپس کرتی ہوں فون
ٹھیک ہے اوکے